پر میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دوستی میرے نزدیک دوستی دنیا کا ان رشتوں میں سے ہے جو انسان خود سنتا ہے ماں باپ بہن اور رشتے دار ہمیں پیدا ہوتے ہی مل جاتے ہیں مگر دوست ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں شاید اسی لیے ایک سچا دوست کبھی کبھی خون کے رشتے سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہے وہ تمہارا کوئی رشتتے دار نہیں ہوتا مگر تمہاری خوشی میں سب سے پہلا خوش ہوتا ہے تمہاری پریشانی میں تمہارے
پاس کھڑا ہوتا ہے اور کبھی کبھی تمہاری وہ بات سمجھ لیتا ہے جو تمہارے اپنے گھر والے نہیں سمجھ پاتے مجھے لگتا ہے کہ دوست یہ سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں تمہیں اپنے آپ کو ہر وقت بہترین ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تم اپنے دوست کے سامنے اپنی عجیب عادتیں اپنی کمزوریاں اور اپنے ناکامی اور اپنی بیےتکی باتیں بھی رکھ سکتے ہیں تم اس کے سامنے وہ شخص بن سکتے ہو جو تم سال جو تم اصل میں ہو لیکن میرے نزدیک
ہر ساتھ گھومنے والا دوست نہیں ہوتا
اور دیکھیے کچھ لوگ صرف وقت کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان فائدے کچھ تنہائی اور کچھ واقعی تمہاری ذات کے اور تمہارے نزدیک سچے دوست کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے تو سب سے اچ دوست کی پہچان کیا ہوتی ہے اور آپ کے نظریے میں سب س ا تو اس کی پہچان کیا ہے اور دیکھیے میرے نزدیک تو ایک سچے دوست کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت کا اسی طرح خیال رکھتا ہے اسے تمہارے سامنے رکھتا ہے بے نزدیک دوست کا اصل امتحان کبھی تمہارے موجودگی میں نہیں ہوتا بلکہ تمہاری غیر موجودگی میں ہی ہوتا ہے تمہارے سامنے ہر شخص تمہاری تعریف کر سکتا ہے تمہارے ساتھ ہنس سکتا ہے تمہارے اپنا بھائی کہہ سکتا ہے بر کہہ سکتا لیکن جب تم وہاں نہ ہو اور کوئی تمہارے بارے میں غلط بات کرے تب جو شخص تمہارے تمہاری دفاع کرے وہ اصل دوست ہے مے نزدیک دوست کا ایک اور پہلو بھی ہے سچ بولنا ایک سچا دوست ہر وقت تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملا تھا اگر تم غلط ہو تو وہ تمہیں غلط کہتا ہے مگر تمہاری توحی ہی ہے بغیر اگر کوئی ایسا فیصلہ کر رہے ہے ہو جواری سام دے ہو تو وہ تمہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے چاہے تم اس وقت تو اس سے ناراض ہی کیوں نہ ہو جاک مجھے لگتا ہے کہ دوست صرف تمہاری خوشی کے لیے ہر بات ہاں بھائی تو صحیح ہے کہ کہتا نہیں وہ تمہارا دوست تو ہو سکتا مگر تمہارا بہترین دوست نہیں کیونکہ اصل دوستی تمہیں خوش رکھنے سے زیادہ تمہیں بہتر انسان بنانے کی کوشش کرتی ہے اور دیکھیے یہ بات
مجھے بالکل درست لگتی ہے کہ میرے نزدیک دوست سچ میں سچ بولنا بہت مشکل بھی ہے اور بہت ضروری بھی کسی گر کو اس کی غلطی بتانا آسان ہے کیونکہ اس کے ناراض ہونے سے تمہیں فائدہ زیادہ فرق نہیں پڑتا مگر کسی اپنے دوست کو اس کی غلط غلطی بتانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ وہ تم سے ناراض ہو سکتا ہے تمہاری بات کا برا مان سکتا ہے اور شاید کچھ وقت کے لیے تم سے دور بھی ہو جائے
لیکن اگر اس کے نقصان کو دیکھ کر بھی خاموش رہو تو پھر تم دوستی نبھا نہیں رہے ہو صرف اپنی سہولت بچا رہے ہو ہمارے نزدیک ایک سچا دوست کبھی کبھی وہ وہ بات کہ دیتا ہے سننا نہیں چاہتے مگر تم تمہیں سننی چاہیے اور ہاں اس کا انداز بھی عام ہے کسی کو ذلیل کر کے اس کی غلط بتانا دوستی نہیں دوست تمہیں دنیا کے سامنے نہیں تنہائی میں سمجھاتا ہے وہ تمہاری عزت بچاتا ہوئے تمہاری غلطی تمیں تمہارے سامنے رکھ دیتا ہے اگر تم اس وقت تو اس سے میں اس کی بات نہ مانوں تو بھی وہ تمہاری زندگی برباد ہوتی دیکھ کر خچش نہیں ہوتا وہ وقت کا انتظار کرتا ہے کہ شاید
تم خود سمجھ جاؤ آج کل ایک اور مسئلہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کے پانچ سینکڑوں دوست ہوتے ہیں ہر تصویر پر کمنٹ ہر اسٹوری پر رپ اور ہر پوسٹ لائک کرنے والے مگر جب زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو آدمی کے پاس دو لوگ نہیں ہوتے جنہیں آدھی رات کو فون کر کے ہمارے نزدیک آج کے زمانے میں دوست کی تعداد بڑھ گئی ہے یا صرف دوستی کا لفظ عام ہو گیا ہے
دیکھیے میرے نزدیک دوست کی تعداد نہیں بڑی دوستی کی تاریف بدل گئی ہے آج ہم کسی کے ساتھ دو مہینے بات کر لے ہیں تو اسے دوست کہتے ہیں کسی کے ساتھ کچھ تصویریں لینے تو اسے اپنا کلو سمجھ لیتے ہیں دوستی کا اصل مطلب وقت ترجمہ اور مشکل حالات میں ساتھ سامنے آتا ہے تم کسی شخص کو سالوں سے جانتے ہو مگر تم نے اسے کبھی مشکل میں نہیں
دیکھا اس نے تمہیں کبھی مشکل میں نہیں دیکھا تو شاید تم دوست ایک دوسرے کے جاننے والے ہو گہرے دوست نہیں میرے نزد
ایک دوستتے کی اصل پہچان مشکل وقت ہے خوشی میں تو پوری دنیا تمہارے ساتھ ہو ہیں تمہاری کامیابی پر شخص مرکبت مرکبت دیتا ہے تم مبارکاد دیتا ہے تمہاری دعوت میں سب آ جاتا ہیں تمہاری خوشی میں تصویریں بناتے ہیں لیکن جب تمہاری زندگی دیکھیے میں کوئی ایسا وقت آ جائے جب تمہارے پاسنا پیسا ہو نہ حوصلہ اور نہ تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہو تب جو شخص تمہارے پاس بیٹھا رہے وہ تمہارا دوست ہے ہو سکتا ہے وہ تمہاری پرابلم سولو نہ کر سکے مگر اس کا تمہارے پاس رہنا ہی تمہیں یہ احساس دیتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو اور میرے نزدیک ایک اور عجیب چیز یہ ہے کہ دوست تمہاری کامیابی کا وقت تم سے دور ہونے لگتا ہے جب تم نیچے ہوتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے مگر جیسے ہی تمہارا وقت بدلتا ہے تمہاری کامیابی انہیں اندر سے پریشان کرنے لگتی ہے وہ تمہارے سامنے خوش نظر آتے ہیں مگر پیٹھ پیچھے تمہاری کامیابی کو کم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ جو دوست تمہاری کاریابی سے کچھ نہیں ہو سکتا وہ کب تمہارا سچا دوست تھا ہی میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کبھی دوست ہوا ہی نہیں بلکہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ شاید اس کی دوست دو سے زیادہ مقابلہ چھپا ہوا تھا
میرے نزدیک کچھ لوگ تمہیں دوست اسی لیے بناتے ہیں کیونکہ تم دونوں ایک ہی مقام پر ہوتے ہو تم دونوں کے ساتھ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہو ایک ساتھ ناکام ہو رہے ہوتے ہو اور ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہوتے ہو لیکن جیسے ہی ایک شخص آگے نکلتا ہے دوسرے کے اندر عجیب سی جلن پیدا ہو جاتی ہے
وہ بھول جاتا ہے کہ جس شخص کی کامیابی آج وہ پریشان پریشان ہو رہا ہے کل تک اسی شخص کے ساتھ مل کر وہ کامیابی کے خواب دیکھ رہا تھا میرے نزدیک سچی دوستی میں مقابلہ نہیں ہوتا بلکہ اس دوست کی طرف اپنی خوشی ہوتی ہے خشی ہوتی ہے اگر میرا دوست مجھ سے زیادہ کامیاب ہو جائے اور مجھے اس کی کامیابی دیکھ خوشی خوشی کے بجائے دلن ہونے لگے تو مجھے اپنے دوست پر نہیں دل پر غور کرنا چاہیے کیونکہ اس کی کامیابی میرے ناخابی کا ثبوت
نہیں دوستی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دونوں ہمیشہ برابر رہیں
کبھی ایک آگے نکل نکلے گا کبھی دوسرا اصل دوست یہ ہے کہ جو آگے نکلے وہ پیچھے رہ جانے والے کے ساتھ ساتھ ہاتھ پکڑ کر اسے بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کرے میرے نزدیک دوست میں سب سے مشکل وقت تب آتا ہے جب دو دوست ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں کبھی کبھی پڑھائی کبھی نوکری کبھی شادی کبھی کبھی شہر اور کبھی زندگی کی مصروفیات پہلے روز بات ہوتی تھی پھر ہ میں ایک دفعہ پھر مہینے میں اور پھر کبھی کبھی سال میں مگر عجیب بات یہ ہے کہ کچھ دوستی وقت اور فھییلنے کے باوجود زندہ رہتی ہے جب کچھ لوگ روز سامنے ہوتے ہوئے اجنبی بن جاتے ہیں تمہارے نزدیک اصل دوستی کا زندہ کیا رکھتا ہے اور روزانہ بات یہ دل میں ایک دوسرے کی جگہ اور دیکھیے میرے نزدیک اصل دوستی کا روزانہ بات نہیں ہے بلکہ دل میں ایک دوسرے کی جگہ زندہ رکھنے سے ہے ہر دوست ایک ساتھ روز بات کرنا ممکن نہیں زندگی بدلتی ہے ذمہ دار یہاں بڑھتی ہے اور لوگ الگ شہروں میں چلے جاتے ہیں لیکن اگر دوستی اصل ہو تو مہینے بعد بھی جب دوستی ا جب بات ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کل ہی بات ہوئی تھی بیچ کا وقت بھی عباد نہیں بنتا تھا بلکہ دوسروں کو سمجھنے کے لیے گھنٹوں کی وضاحت نہیں کر کے بس ایک بھائی کیسا ہے اور سامنے والا کا یہ کہہ دینا بھائی ٹھیک ہوں تو کیسا ہے تم س سمجھتے اور تم سمجھ جاتے ہو کہ وہ وپ کئی ٹھیک نہیں میرے نزدیک دوستی میں سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ وہ کچھ لوگ تمہاری زندگی میں اکثر تمہیں تم خود سے ملواتے ہیں وہ تمہاری وہ صلاحیت دیکھتے ہیں جو تم خود نہیں دیکھ پاتے
جب تم کہتے ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو وہ تم تمہاری پرانی کوششیں یاد دلاتے ہیں جب تم کہتے ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتاوں تو تمہاری پوری پرانی کوششیں یاد دلاتے ہیں وہ تمہیں تمہارا پرانا مضبوط
روگ یاد دلاتے ہیں اور جب تم کامیاب ہو جاتے ہو تو وہ تمہیں زمین پر رکھتے ہیں تاکہ تم اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے نہ لگو شاید اسی لی سچا دوست زندگی کا وہ شخص ہوتا ہے جو تمہاری کہانی ہر دور
کو دیک
وہ تمہاری پرانی ناکامیابی جانتا ہے اور تمہاری آج کی کامیابی اور تمہارے مستقبل کے خواب بھی اور ت اور پھر بھی وہ تمہیں قبول کرتا ہے ایک سوال میرے ذہن میں آتاا ہے کہ اگر دو دوست بہت قریب ہ اور کسی غلطی کے ساتھ دھو کے یا کسی ایک بڑی لڑائی کی وجہ سے ان کی دوستی ٹوٹ جائے تو کیا سچی دوستی دوبارہ موقع ملنا چاہیے یا کچھ دھوکے ایسے ہو جو دوستی کے بعد کبھی بلائے نہیں جا سکتے